السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام محترمہ
اور کیسے ہو
خدا خیریت آتا فرمائیں
جی تو جناب ہم بات کرنا چاہیں گے کہ کشو یہ ہنر اور مہارت تازہ یعنی کہ ہنر مندی ذہنی لچک اور تو اس دوران حاضر انقلاب اس کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہیں جناب
جی جی بالکل عزیز دوست دانشگندر اور عالی جہاں سائمن میں آپ کا آج ہم اپنی جوان کی فسعاد اور بلاغت کے ساتھ ایک نہایت انجیم دید اور لازمی موضوع کا احط کرنے جا رہے ہیں جو کہ اس تیزی سے بدلتے ہوئے زمانے کا انسان کی بقا اس کی ترقی اور اس کے روزگار کا واحد جامین بن چکا ہے سعور کی اس پاکیزہ محفل میں آپ تہ دل سے استقبال ہیں
جی جی جناب بالکل صحیح کہا جناب آپ نے جیسے جناب کہیں کہ آج ہماری اس معیشیت کو ہمیں باری کہشا کلیدی بنیادی اور حیاتی موجوع ہے کہ جو کسی بھی انسان کی شخصیت کو جنگ لگنے سے بچاتا ہے اور اسے ہر دور کے سانچے میں ڈالنے کی شالیت ادا کرتا ہے جناب جیسے آج ہماری اس قطرے طب فصلی گپت گوکا ہون وگ ا جن کیی کشاو ہوون آگ یعنی ایک نئی اسکل سیکھنا مہارت یہ تاجہ کی اہمیت اور انسانی ذہن و معشرت اس کے بے مثال اثرات اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے
جی محترمہ بالکل آج کا دور مصنوعی جذہانت اور مسینی تبدیلیا کا دور ہے ایک زمانہ تھا جب انسان کالج یا مدرسے کوئی سنک حاصل کر لیتا تھا تو وہ پوری کے بھروسے آرام سے بسر کر لیتا تھا مگر محترمہ آظم دیکھا ہوگا کہ جو آج کا دور ہے
جی
صورت حال یہ ہے کہ جو ایک علم یا تکنیکی انسان آج سیکھتا ہے وہ اگلے پانچ سال تک مفلوظ اور پرانی ہو جاتی ہے ایسے میں جو شخص مہارت تاج یعنی نئی اسکل سیکھنے میں پرہیز کرتا ہے تو وہ مش مہاشر میں بہت پیچھے چھوٹ جاتا ہے اس قسم قس پر آپ کے دانش مدان خیالات آپ کیا کہتے ہیں
جی جی جی بالکل جناب آپ نے کیا بات کہی ہے کہ حقیقت پسند اور مختتا توجہد ہے کہ آپ نے صدیوں پہلے داناؤں نے فرمایا تھا کہ ہنر مندی انسان کبھی بھوکا نہیں مر سکتا مگر آج کے دور کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو نہ صرف ہنرمند ہونا چاہیے بلکہ کہ اسے مستقل اور طلبہ علم بننا چاہیے پڑے گا یعنی کہ شنب محج ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اپنے گزارے ہوئے وقت میں کیا پڑا تھا مگر ایک نئی اسکل یہ طے کرتی ہے جناب کہ آپ آنے والے کل کے مستقبل میں کیا کرنا ہے کیا کارنامے انجام دے سکتی ہیں کہ جو انسان اپنی ذہانت کو نئی ہنر کے سانچے میں نہیں ڈال سکتا جناب اس کا وجود ایک ٹھنڈے گرے ٹھنڈے ہوئے مطلب ایک ٹھہرے ہوئے پانی شاہ ہونے لگتا ہے جیسے کہ ہمارے علی قدر شائمن کی خدمت میں کشو ہنر کے ان تمام باریکی اور خالدی اباب کو وہ نہایت گہرائی کے ساتھ پیش کرتے ہیں جناب کہ دورے حاضر کے تقاضے اور ہنر مندی جیسی صنعت بنام ہنر اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے
جی جی بالکل سنت بنام ہنور جیسے کہ آج کل کے نوجوان میں یہ عجیب رجحان دیکھا گیا ہے کہ ب وہ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے لاکھوں روپئے خرچ کر دیتے ہیں مگر جب وہ عملی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو وہ خود کو بے روزگار پاتی ہیں اس المیا کا اصلی سبب کیا ہو سکتا ہے محترمہ
جی جی جناب بالکل کیا بات کہیے جناب آپ نے کہ اس کا اصل سبب یہ ہے جناب کہ ہماری تعلیم صرف رٹا مارنے اور امتحان پاس کرنے کا ایک محدود ہو چکی ہے اور اس میں ہنر مندی کا آشار نہ کے برابر ہو گیا ہے مگر صنعت آپ کو انٹرویو کے دروازے تک لے جا سکتی ہے مگر اس دروازے کے اندر اپنی عظمت کا پرچم لہرانے کی لئے اپنے پاس کا سوے انرو ہونا لازمی ہے جناب چاہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹ نگ ہو یا کوڈنگ ہو یا کوئی نئی زبان سیکھنا ہو یا پھر بات کرنے کی کلا ہو یہ تمام چیزیں بھی ہنر ہے جناب جن کی مشاعاری میں ہر وقت اجیت مانگ رہتی ہے مگر وشن ان ہنر انسان کو آتم نربھر اور شاہ و اختیار بناتا ہے جناب جیسے مصنوعی ذہانت کا سیلاب اور انسان بقا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جناب
جی بالکل آپ نے کیا صادق فرمایا ہے جس تیزی سے روبوٹ اور مصنوعی ذہانت انسانی کاموں کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں کئی روایت نوکریاں مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی اس طوفان سے بچنے کے لیے انسان کو اپنے اندر کس قسم کی مہارت پیدا کرنی چاہیے محترمہ
جی جی جناب بالکل صحیح صحیح فرمایا جناب آپ نے کہ یہ بہت ہی سنجیدہ اور باریکی نقطہ اٹھایا ہے جناب آپ نے لكھی مشینیں بہت ام کام بہت ہی بخوبی کر سکتی ہیں جو دہرا پر منوی ہیں مگر مشینیں کبھی بھی انسانی جذبات تخلیقی اور شحالیت سجیدہ سوچ اور حکمت کا مطابلہ بن نہیں بن سکتی ہیں جناب اسی لیے انسان کو ایسے جج ید ہونا سیکھنی چاہیے جن میں انسانی جین کا تعمیری حسن شامل ہو ہمیں اپنی پرانی معلومات کو کر کے نئی تکنیکوں کو رنل کرنا ہوگا یہی دور سب کا بڑا جہاد ہے جناب
جی جی بالکل محترمہ جیسے کہ آپ نے سچ کہا ہے جہنی کی کفایتیں جنیی ارتکیکا اور نیورو پلاسٹیسٹی جیسا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ خاص عمر جیسیے تیس یا چالیس سال کے بعد میں انسان یعنی نیا فن نہیں سیکھ سکتا ہے کیونکہ دماغ سست ہو جاتا ہے اس وہم اور کج فہمی کی سائنسی حقیقت کیا ہو سکتی ہے محترمہ
جی جی جناب بالکل جیسے کہ یہ سراسر لا علمی اور وہم ہے جناب کی جدید ترین نیورو سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انسانی دماغ میں نیورو پلاسٹٹی نام کی ایک لاجواب ربانی خاصیت ہوتی ہے مگر اس کا محفوظ یہ ہے کہ انسان چاہے جس عمر میں ہو جب وہ کوئی نیا ہنر نیا ہنر نئی زبان سیکھتا ہے تو دماغ کے اندر نئی نیورونس سب کے راستے بننے شروع ہو جاتے ہیں مگر دماغ بوڑا نہیں ہوتا جناب بلکہ وہ استعمال نہ کرنے کے صرف جنگ آلودہ ہو جاتا ہے جیسے نئی اسکل سیکھنا دماغ کے لیے ایک عظیم بھی ہے جو انسان الجائی اور ذہنی افسرگی جیسی بیماریوں سے تاعمر محفوظ رہتا ہے جیسے اس کے بارے میں اور آپ بتائیے جناب کہ خود اعتمامی کا استکمل
جی جی بالکل میں نے یہ بھی مشاہدہ کیا ہے کہ کے جب کوئی شخص کوئی نیا ہنر سیکھ لیتا ہے تو اس کی شخصیت میں ایک عجیب قسم کی رونق اور خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے وہ محفل میں ادب اور سنجیدگی کے ساتھ اپنی خاص بات رکھ پاتا ہے
ج جی جی جی بالکل جناب صحیح فرمایا ہے آپ نے کہ کیونکہ ہنر ہی انسان کے اندر سے مایوسی اور کمتری کے احساس کو جڑھ سے اکھاڑ پھینکتا ہے جب آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں میں یا آپ کے ذہن میں ایک ایسی مہارت جو ہر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ سر آپ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے جناب کہ یہ خود اعتمادی آپ کی حیات کی دیگر شعبوں سے بھی سے بھی صاف نظر آتی ہے کہ ایک ہنر مند شخص تبھی تنائی یا بےوشی کا شکار نہیں ہوتا اس کا ہنر ہی اس کا سب سے وفادار ساتھی بن جاتا ہے جناب
جی بالکل آپ نے کیا واجب بات کہی ہے جیسا کہ اپن کہیں کسی بھی کسی بھی بڑی اسکل کو دیکھ کر خوف زیادہ نہ ہو اس چھوٹے چھوٹے یہ اور عوام میں تقسیم کر لیں مثال کے طور پر اگر آپ کو ویڈیو ایپ ایڈیٹنگ سیکھنی ہے تو پہلے دن صرف سافٹ ویئر کے ٹول کو سمجھنا شروع کریں نہ کہ پوری فلم ایڈٹ کرنے بیٹھ جائیں بیس گھنٹے کا سنہری اصول جدید نافیادی کہتی ہے کہ کسی بھی ہنر کی بنیادی مہارت حاصل کرنے کے لیے محج بیس گھنٹے کی مکمل توجہ پر دھیان کافی ہے اگر آپ روزانہ سے پینتالیس منٹ بھی بنا کسی بٹکاو کے اس ہنر کو دے تو ایک مہینے میں آپ اس ہنر کی بنیادی استاد بن سکتے ہیں ریاضت تے مستقل کہنا ہے کہ محض وقت گزارنا مشک نہیں ہے مشک وہ ہے جس میں آپ اپنی غلطی کو احت صاف کریں اور انہیں سدھاریں ریازت میں مستقل مزاجی سب سے بڑی ریڑھ کی ہڈی ہے دو دن کا جوش اور پھر ہفتے بھر کی
جی جی جی
مح فضول کر دیتی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ناک کا استقبال شروعات میں ہر انسان اناڑی ہوتا ہے جب آپ کوئی نیا کام شروع کریں گے تو غلطیاں ہوں گی ناکامی ملے گی اس ناکامی سے ملال کا کرنے کے بجائے ایک سبق سمجھ کر گلے لگائیے جو کرتا ہے وہی سوار ہوتا ہے
جی جی سبحان اللہ کیا بات کہیے جناب آپ نے کہ ساور اور قدردان شائمن آج کی ہماری اس نہایت تپسلی اور آنکھیں کھول دینے والی گفتگو کا لفظ ج لاب یہی ہے جناب کہ کاشا بھی ہے ہنر کوئی شوق یا مسکلار نہیں ہے بلکہ اس ادیدی دور میں اور یہ عمر وقت کا بہانا بنانا چھوڑیے ذہن کے بند کا پاٹ کھولیے اور آج کی اس ہنر کو سیکھنے کا پالم شیکیے جناب تو جناب اس گپت اس مطلب بات کی ہم نے آپ سے ات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا جناب
جی محترمہ یہ گفتگو کر کے مجھے بھی بہت آنند محسوس ھوی چلو پھر کبھی کرتے ہیں یہ گفتگو خدا حافظ
جی جی جی خدا حافظ